ہلو ہاں السلام علیکمل ہاں جی بڑھیا جی اور کیا کر رہے ہو جی آپ بتائیے جی کیا کر رہے ہو جی
بس فری بیٹھے ہوئے تھ میں چ کال بات بوتے کر لیجے آ
اور گھر پر گھر بار سب ٹھیک ٹھاک جی
ہاں جی ہاں ج سب بڑیا بڑھیا آپ بتائی آگ پروار ٹھیک ہے آپ کی بیگم صاحبہ کیا کر رہی آ
بس ابھی کہ رسوئی میں ہے جی ابھی روٹی آٹی بنا رہی ہے صبح کا ناشتہ ہے جی ابھی
اچھا اچھا اچھا پھر اس کوپ دوپہر کا بنائیں گے
پھر دوپہر کا بنائیں گے شاید میرے ساتھ دوپہر کا کاٹ ہی رہے ہیں پتہ نہیں سبزی سبزی کاٹ رہے ہیں لے کے ر لے کے دے دی تھی میں نے سبزی اب بنائیں گے کچھ نہ کچھ
اچھا بہت ماشاء اللہ بات ہے ہو فرمائی ہے دن چریا کے بارے میں کیا صاابا دن چریا کے بارے میں کیا آپ کے چاریں
ب دن ا چرے وہی ہے بس صبح اٹھو کھانا کھوا کھاؤ فیکٹری میں کام کرو اپنا بس اور کیا ہے جی کبھی گھومنے گھامنے گئے تھے کل ہم کل گئے تھے ہم گھومنے گئے تھے کل فلم دیکھنے گئے تھے کالم بہنیں آئی ہوئی تھیں گھر پہ تو سارے کٹھے گئے تھے بی بیگم گئی تھی اور ساتھ میں بہن آئی ہوئی تھی
اچھا بھائی جان بھی کی ہوئے تھے آپ کے ساتھ
ہاں بھائی جان بھی گئے تھے
بہت بڑھیا بات ماشاء اللہ
آج بچے کہہ رہے ہیں وہاں لے چلو نہانے کے لیے لے چلو وہ چار بجے کے بعد دیکھتے ہیں پھر جائیں گے وہاں نہانے کے لیے
اچھا اچھا ب کون کون جائے گا
میں میں جاؤں گا بیگم بھائی جان اور جو میری سسٹر آئی ہوئی ہے بہن آئی ہوئی ہے وہ جائے گی اس کے بچے جائیں گے
اچھا اچھا اچھا بہت بڑیا بات ہے آ ہو فرمائی ہے نہیں نہیں ہم جات ہیں ہمارے گھر میں تو ہمارا فارم ہاؤس بنا ہوا نا وہاں ہم نے سوئمنگ پول بنا رکھا ہے بس وہیں جاتے ہیں ہے آٹھ نو کلو میٹر کا راتے آ ہاں
شاندار چانندہ
بچے پاپاؤ کے میرے جو شور صاحب ہیں شور بچوں کو لے جاتے ہیں گھومنے کے لیے گوماتے ہیں بچے پھرا نہ تو کیا جاتے ہیں وہاں سے
تو کتنے کتنی کتنی دور کتنی دور ہے آپ کے گھر سے
ہے ہی ہے ہے دو دو تین گھنٹے کا رستہ ہے ہی ہے
اچھا مطب
پنڈ میں جا کے ہے پنڈ میں ہاں پنڈ میں جا کے
اچھا جی تو صبح جاتا تے ہوں گے شام کو واپس آتے ہوں گے پھر تو
ہ صبح جاتے ہیں بس دو گھنٹے میں پہنچ جاتے ہیں وہاں بچے پھر ہم وہاں پر ہم چکن کچن بناتے ہیں اپنا بکرا بکرا بناتے ہیں وہاں بیٹھ کے پھر ہم سب کھاتے پیتے ہیں انجوائے کرتے ہیں پھر آپ کو بارہ ایک بجے گھر آ جاتے ہیں جس نے سونا ہوتا ہے وہیں فارم ہاؤس سو جاتے ہیں نہیں سونا ہوتا پھر گھر آ جاتا
ہ چلو اچھی اچھی بات ہے جی اچھی بات ہے گھومنا چاہیے چھٹیاں ہیں نا بچوں گھومنا چاہیے اب تو کہیں پر کہیں کہیں کہیں تو ایسے ہیں کہیں باہر گئے ہوئے ہیں منالی گئے ہیں کلو منالی کی وہاں بھیڑ بہت ہے وہاں کمرہ وغیرہ تو ملتا نہیں ہے وہاں رہنے کے لئے
ہاں صحی کہا میں رش کر گ رش کے کار جایا نہیں نہ جاتا ہاں
ہاں بھیڑ بہت ہے پیسے اتنے لگ جاتے ہیں وہاں جیا نہیں جاتا لوگ پت نہیں کیسے چلے جاتے ہیں انے بھیڑوں میں
کیا پتا انہوں نے کمرے کمرے بک کر کےا جاتے ہوں گے
بل راستے میں بھیڑ تو ملتی ہوں گی نا یہ دس آدھے گھنٹے کا راستہ ہوتا ہے دو دو تین تین گھنٹے اڈے لگ جاتے ہیں پتھڑے لو سڑک پ گھڑے روگس
ہوں ج ر رب نہیں فرمایا پر بچے مانتے ہو تو نہیںا ہے کہتی ہیں ہمیں جانا ہی جانا ہے
بائی یہ بات تو ہے ہی ہے بس دو روپے کی چیز ہوتی ہے اور بیس روپے کی ملتی ہے
ہ سی فرمایا
چلو بچوں بچوں کے اس
بچے کےکول کھلنے والے سات جولائی وہ کھلیں گے
اچھا دو تین جولائی کو کھلیں گے
ہاں جی ہاں جی جلائی میں کھلے نہیں جلائی میں
چلو ہو ب تاؤ سب بڑیا جی
آپ کی آپ کے بچوں کے اسکول کب کھلیں گے
وہی دو تاری دو یا تین تاریخ کھلیں گے میرا اپنا بھی اسکول ہے
اچھا
وہ بھی دو تین تاریخ اسکول کھلے گا بچے آئیں گے پڑھائی کریں گے
شروع شروع میں بچے آتے کہاں ہیں دو تین دن بعد ب
ب شروعروع میں بچے کم سے کم پانچ دن اک شرع شروع میں بچے آتے نہیں کیونکہ باہر گئے ہوئے ہیں کوئی نانی کے گیا ہوا ہے کوئی کہاں گیا ہوا ہے
آرام سے آتے ہیں بچے پرا
ہاں کیونکہ شروع شروع پڑھائی تو ہوتی نہیں ہے اب ہولیڈیز اب ہولیڈیز کا کام چھٹیوں کا کام ملا ہوا بچوں کو اب پتہ نہیں کر کیسے کرنا ہے کیسے نہیں کرنا پت نہیں کیا کیا دے رکھے ہیں میڈمو نے
اچھا اچھا اچھا اتنی آازیں لگا رہی ہیں بچے پیچھےتے
ہاں ب چھٹیاں ہیں نا تو سب کر کے بچے پر گھر بیٹھے ہیں چیقا مار رہے ہیں اور کے ہمارا سر کھا رہے ہیں اور کے ایک ل ب دور ہے نا بہت دور ہے اور گرمی ب ہے اس لیے میں ہم نے بھیجا ہی ہے اس کو
اچھا بھیج دیتے ہیں س آرام سے
بس تو بھیھی کر کے بچے زیادہ ہو گئے نا یہاں پر میرے بچے بچے بھی ہوگئے وہاں بہن آئی ہوئی ہے اس کے بچے بھی ہوگئے ش سب ملا کے سب سر کھا رہے ہیں بیٹھے ہو کے اس کی بڑی لڑکی ہے وہ پاگل ہو جاتی ہے بار بار سنگل چلو سونگ پل چلو شہزادی ہے جو اس کی وہ کہتے سوئمنگ پول چلو پاگل تو ہے ہی ہے وہ الٹی کھوپڑی کی ہے ہی ہے وہ تو
اچھا اچھا صی بچے سب
نہیں کئی بچے ہیں شریف ہے لیکن کئی دوسرے بچے بچے بھی ہوتے ہیں جیسے وہ لڑکی آئی ہوئی ہے دوسروں کو پاگا بنا دیا اس نے سب کوچھ
اچھا اچھا ہ نہیں یہ بات ساب کاپڑ بنا
ہاں بڑے بچے چھوٹے بھی ساتھ میں مل جاتے ہیں پھر زیادہ تووط پما کرتے ہیں پھر اس کی وجہ سے گھر میں لڑائی ہوتی ہے پھر دیدی کو باہر پھینکنا پڑ جاتا ہے بس یہ بات ہے
ا نہیں آ کے بعد صحیح ہے چھٹی بچوں کا یہی کام ہوتا ہے بھائی پڑھی تو انہوں نے کرنی ہی نہیں ہوتی پڑھائی پڑوئی تو انہ نے کرنی نہیں ہوتی
نہیں پڑھائی پڑھوئی کہاں آئے ہیں بچے پڑھائی کرتے ہیں کہاں ہے اب تو بس یہ شور یا موبائل رہ گیا بس موبائل دیکھتے ہیں بچے تو بس
ہوں سح کا اپ ل تو سیح بچید بڑتا ن آپ ان گ پڑھائے تو نہیں
بس فون کے ج گی رہے گی بسنت کو بس ہاں ب بس یہی بات ہے بس فون ہی زندگی رہے گی بس اس کو تو بس اب یہ بھی دیکھتے ہیں کہ آنکھیں خراب ہو جائیں گی ٹی وی دیکھتے ہیں وہ وہ کوئی لینا لینا نہیں ہے بس ادھر تز برائٹنیس کرتے ہیں ل کے سامنے بیٹھ کے دیکھتے رہتے دیکھتے رہتے ہی
ہوں یہ بات یہ بالکل صحیح ہے بچے ہیں نا بچوں کو کچھ کہہ بھی نہیں سکتے ہیں نہ بچوں کو مار بھی نہیں سکتے ہیں بچوں کو کیا کہ دو گے بچوں کو
اور چیز چاہیے مجھے دوسری چیز چاہیے پیار سے سمجھائیں گے مان اتے نہیں موٹی بدھھی بھی اتے ہیں سار
لگتا ہے آپ تو مجھ سے جا د کہ آپو
اور کیا نہیں میں تو بڑا دکھی ہوں میں تو ا میرا چھوٹا بھائی جان ہے وہ اس کے بھی دو دو بچے ہیں وہ اس سے زیادہ دکھی ہے وہ تو اس سے بچے بڑے بڑے بڑے خطرناک بچے ہیں اس کے تو اس کی لڑکی بڑی خطرناک شہزادی ہے جو اس کی چھوٹے والی بڑی ختم کرھرنا آگ وہ تو
بچے سب کے طفان ہے بچے تو ویسے تو کہنے کی ضرورت ہی نہیں بچے بے کہیں جا رہے جو کہ ہوتے ہی نہیں ہے بچے کہیں بھی نہیں جا سکتے ہیں وہیں جائیں گے وہیں تماشا کرتے تھے جا کے
تماشا تماش تماش کی ہوتے ہیں اور کیا یہاں کی باتیں وہاں کرتے ہیں وہاں کی باتیں یہاں کرتے ہیں جو میری بہن آئی ہے اس کی لڑکی ہے اس کی بات تو ایسی ہے وہ وہاں سے وہاں وہاں سے وہاں
بالکل صحیح تھا میرا بیٹا ہے آرام سے تو بیٹھ نہیں سکتا وہ تو بالکل آرام سے نہیں بیٹھ سکتا
بس ہو روپیہ ایسے لگتے جیسے اسپرنگ لگے ہوئے ہیںیا بس اٹھنا ہی اٹھنا ہے ان نے
ہوں
چلو ہوور سب بڑییا جی
ہاں جی ہاں جی سب بڑیا بڑیا اور بس رام بنا رہی تھی بس رام میں بنا چوور بناے نے بس
ٹھیک ہے جی ٹھیک یہ راما چاول بھی اچھے لگتے ہیں مزہ آتا کھانے میں
ہاں نہیں بچوں کو بڑے سواد لگتے ہیں نا ہم ہماں والک اپنے والد جی کے گھر آئے ہوئے تھے میری جو بھابھی جان ہے وہ بنا رہی ہیں راجما
اچھا چلو اچھی بات ہے دیکھو میرے گھر میں کیا بننا مجھے تو خود بھی نہیں پتا سبزی لے کر میں نے دے دیا پت نہیں کیا بنا رہے کیا نہیں بنا رہے ہم تو بس کھانے والے بیٹھے ہیں بس ہم تو بس سبزی آگے آ جائی ہی کھا لیں گے ہم مس
بس بنانا تو بنانا تو بیگم صاحبہ نہیں ہے کیا کیا بناائے کیا بنائے کیا نہ بنائے سمجھ آتا نیا صبح کا چنتا بھیھی دوپہر کی چنتا بھیھی رات
ہم نے تو بس لے کر دینا ان کو جو سبزی مانگتے ہیں ہم تو وہ لے کر دے دیتے بنانا انہوں نے بس
وہی کہہ رہی نا اورورت کہ تو زیادہ مصیبت ہوتی ہے پہلے پہلے صبح کا ناشتہ بناؤ پھر دوپہر کی بناؤ پھر رات کو کہ بناؤ
بس جی بس ان کی رسوئی ان کی رسوئی میں کبھی تالا لگتا نہیں ہے اب پیچھے لواک ڈاؤن ہوا ہے سارے سارے اپنے اپنے جو شوہر ہیں وہ گھر بیٹھے ہیں لیکن جو ان کی بیگم ہے وہ رسوئی میں لگی ہوئی ہیں تینوں ٹائم بیگم لگی ہوتی ہے
اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہو فرمائی ہے
بس جی آپ فرمائیے
بس بڑی بڑی ا چلو ہم آپ سے بات کرتے ہیں خا آپ
ٹھیک ہے جی خدا حافظ جی خدافظ
اور د پییرے کرتےے